السلام وعلیکم
وعلیکم السلام ٹھیک کو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو آپ کا یہی نمبر ہے واٹس ایپ پہ ہاں
واٹس ایپ پہ نہیں
کیونکہ اب جب کانٹیکٹ ہو ہی گیا ہے نا تو اس پہ میسج بھیج دینا جلدی فون اٹھاو وغیرہ یہی یا بیچ میں کوئی بیٹھا تو آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دینا اور آپ ٹھیک ہو
ہاں اپ سب ٹھیک ہو
ہوں شکر اللہ کا لیکن یہ گرمی مجھ شکراللہ کا مجھے لگتا ہے یہ گرمیاں میری جان لے جائے گی
کیا ہو گیا اللہ نے کہ لیکن گرمی بہت ہے
بائی گرمی نے ہمیں پاگل کیا ہے
میں گیے تھی ڈاکٹر کے پاس وہاں سے نکلے نا اللہ کی کسم اس گاڑی میں اگر انڈا رک تھ نا وہ ابل جاتا اللہ کی کسم مجھے پتا ہی نہیں نہیں میں گھر کیسے میرے ہسبینڈ نے گاڑی رکھی تھی بائی پاس پہ وہاں پہ ہے نا سیدھے جیسے وہاں پہ کیا آگ ہوتی ہے وہ اتنی گرم ہو گئی تھی اگر اس سیٹ پہ رکھتے نا انڈا وہ ابل جاتا
آپ کو لائیو ٹیسٹ لینا تھا آپ کو پانی رکھنا تھا اس میں وہ سچ میں گرم ہو جاتا سچ میں گرم ہو جاتا
اس نے کیا تھا اس نے جب گاڑی لائی نا میں نے اس کو حالت دیکھی نا وہ لال ہو گیا تھا وہ اس کو پتاہ ہےجھے زیادہ گرمی ہوتی ہے بولے تم نہیں ب بیٹھاؤ گے میں نے بول تمہیں کہاں رکھی تھی گای رکھتی تھی کئی چھاؤوں میں ب یہاں پہ کہاں ہے چھاؤوں یہاں پہ جگہ ہی نہیں تھی کہیں پہ لیکن اتنی گرمی ا ا
میری ماما کہتی ہے مجھے سب سے برا بھی لگ رہا ہے جب مجھے کوئی بولے گا باہر جاؤ بس وہ میرے لیے وہ میرے لیے سازہ کے برابر ہوت بات لیکن جانا تو پڑتا ہے نا
اور کیا میں ماما نے بولا مجھے مجھے لگ نے بہت زادہ رہا میرے بیٹے نے اس کو بولا مجھے لاؤ کچھ کھانے کے لیے میں اس کو بول رہی ہ میرے یہ فراک شلوار دے دو ٹیلر کے پاس وہ بول رہی ابھی نہیں جب شام ڈوب جائے گی نیچے تھوڑی چھاوں آئے گی اس ٹائم میں جؤں گی اسنے لیا ہی نہیں مجھے بول رہا تو ہسبینڈ آج ہی آ جاؤ گھر اب میں نے بولا ڈاکٹر نے بولا ہے تھوڑا اس نے نہیں بولا ریسٹ کرو میں جھوٹ کیوں بولوں گی اس کے سامنے ہی بولا جھکنا بھی نہیں ہے اور بھاری بھی نہیں اٹھانا ہے اب دیکھوں گی کیا بولے گا بول رہا تھا کل گهر انا
اچھا ٹھیک اللہ آ باد کرے ہر ایک بچی گو گھر ہی میں اپنے ہی گھر میں وہی ٹھیک ہے اس سے اچھا لگتا ہے
ہاں اور کیا آپ کی بہن گئی پھر گھر
ہاں بس جب اس کو بولتے ہیں وہ پھر ایک سیکنڈ بھی نہیں رکتی میں یہی ماما کو بولتی تھی اوپر سے اس کو پتا نہیں لیگ پہ کچھ وہ فیفر جیسا نکلا تھا
آے ہائے
اس میں اتنا پس تھا اس کو وہ اب کل اس ہاں اسے درد می بخار نہیں تھا اسے اتنا درد تھا اوپر سے بچا یہ اس نے کہا کہ اس نے پتا اس نے وہ اس وہ ہے نا ٹوتھ پک اسی سے پھوڑا اس سے اتنا لال ہو گیا تھا اب ڈاکٹر نے دوائی دی ہے لگانے کے لیے کھانے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب بولا فارق
نکلتے تھے پتا نہیں مجھے کیوں نکلتے تھے مجھے لیکن بیک پہ نکلتے تھے ایک سائڈ سے ہو جاتا تھاٹھیک دوسری سائڈ سے نکلتے ایک سائڈ سے پتا نہیں مجھے اتنے نکلے جب میں اسکول جاتی شلوار پے خون لگتا تھا پھر میں واپس ہی آ گیا
ہوں ہوں
مطلب راستے سے ہی میں واپس آتے تھی لیکن پھر شکر اللہ کا پھر مجھے لاسٹ میں ٹانگ پہ نکلا میرے بھائی نے وہ پوڑا لیکن اس میں اتنا بڑا چھید ہو گئے نا
ہوں مجھے خود یہ نکالتے ہیں پتا نہیں کیا ہوتا ہے یہ مجھے اب پچھلیے ماہ رمضان سے نا آئس میں نکلا رانی کو پتاہ ہے مجھے ماموں ماموں نے پتا نہیں کتنی بار یہ ا سوک بھی تھی ہ مگر آپ تو وہ اس کا وہ جو ٹیوب ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے میں جیب میں لے کے چلتی ہوں وہ
ہ ہ اس میں لیکن درد بھی بہت ہوتا ہے
میری آنکھ خدایا رحم اسے کہنا مجھے کیا ہوا تھا
ہوں ہوں اب آپ کی بھابھی گھر میںئی ہے کہ سونے مائ کے گئی ہے اچھا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے وہ اس کو بگتار کمر میں تھا نا اس کو بھی
ہاں
اس کو ہوئی پھر فرق
اس کو آیا نا آپریشن
ہاں وہ بول رہی تھی بیچ مے اسکو آپریشن کے بعد بھی کچھ ہو رہا ہے اب اور درد
ہاں اس کے اسے تو آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن بولا تھا
ا یہی کرتے ہیں نا میرے سو والے جاتے ہی نہیں یہاں پہ اگر ان کو بولتے ہیں نا یہاں پہ سرجری وہ کہاں کرتے وہ باہر جاتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی قسمت ہوتی ہے تو
یہ آپ کی قسمت اس کو باہر یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ بس اپنی قسمت تک ہوتا ہے
لیکن مجھے لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ ڈس سے کھ جاتی ہے نہ پھر یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے
ہاں پھر جب چھوٹی کی دے ڈیتھ ہوئی نا اس ٹائم ڈاکٹر نے اسے کہا تھا کیا اگلے ہفتے آ جانا اور پھر اس نے کہا ہاں مجھے پرسو یاد آئی وہ مجھے لگا میں مار جاؤں گی اتنی یاد آئی مجھے اس کی خدا کی قسم کیسی اس کی بات ہے نا
تھ نا ایسے میری بھابھی جب بولتی تھی نا اس کی ماں کو ایسے ہمیں بیٹھتا ہی نہیں میں اب بولتی تھی کیا بولتی ہے وہ مت لگتی تھی بیمار چہرے سے میں اپنی ماں کو بولتی تھی یہ کہاں بیمار ہے تم بیمار ہو تم دیکو تمہاری کیا حالت ہوگئی ہے اور اس کو دیکھو یہ کتنی اک اچ یہ کیا بولتے ہیں یہ بیمار ہے اس کو کچھ نہیں ہے اللہ کی قسم اگر مجھے بھروسہ ہی ہو
کسی کو یقین نہیں تھا جب جب یہ بولتے تھے نا باہر وہ سیریس ٹائپ ہے وغیرہ یہ سب میں سوچتی جھ کون چھوٹی سیریس ہے وہ تو ایسے مطلب جب چلتی ہے جیسے اس کے ساتھ راہ بھی چلتی ہے سڑک بھی چلتی تھی یہ بیمار ہے
اورو کتنی شوقین تھی کیسے چلتی تھی جیسے بات کیسے کرتی تھی اس کو میرے بیٹے نے ایک بار فون کیا تھا
ہاں
غلطی سے اس کو لگا میں نے اس کو کیا مامی کو وہ گیا تھا اس کی ماں کو وہ بول رہا تھا اس کو حمزہ مجھے کتے نے جوتا ہی کاٹا وہ بولو اس کو میری جان میں آپ کو یہیں سے نیا لاؤں گی اللہ کے وہ اتنا پیار کرتی تھیز تو بولتی کوئی بات نہیں ہے میں لاؤں گی آپ کو نایا
کون سا چیز ہے کس کو کیا چاہیے اس نے مجھے اتنی چیز جلائی ہے خدا کی قسم
وہ اچھے سےھی لیکن بہت اچھھی انسان کچھ ہی نہیں جب سوچتا ہے نا انسان جب سوچتا ہے نا کہ کیا ہے انسان اچھا
مجھے لگتا ہے اس اسٹیج پہ نا جب انسان اتنا قریبی سے دیکھ پا نا کہ اتنا چھوٹا چھوٹی عمر میں کوئی چلا گیا پھر جیسے شو کی مار جاتے ہیں کہتا ہے انسب کس لیے ہم کرتے ہیں یہ
اور کیا مے اللہ کے قسم جوب میں نے سنا نا وہ مار گیا مجھے بیٹھا ہی نہیں ھی کیا بولتے ہیں وہ تو اتنی اچھی تھی
ابھی پاتہ تھا نہ رہا کوئی وہ گزر گئی
ہمیں کہاں پتاہ تھا ہم نے پھر صبح جب میری ماما آئی نا اذان کے ٹائم پہ بولا اس نے ایسی بات ہے میں نے بولا سچ میں بولا ہاں ان کو بھیب گھر والوں کو پتا ہی نہیں ہے ان کو کسی نے نہیں بولا میں نے بولا اچھا ہی کیا وہ پریشان ہو جاتا اوپر سے پھر وہ رات بھی اتنی لمبی ہو جاتی ہے
آپ کو پتا ہے
ہوں
جیسی وہ وہ مطلب لاسٹٹیج ٹائم گن رہی تھی نا اس سے دو گھنٹے پہلے ہمارے گھر میں عجیب کی اثت ہوئی
ہوں ہوں
امر سبو کو ہائی بی پی عمر کو ہائی بی پی میں نے دیکھا ہی نہیں کیا میں نے مشین بھینے لگا گ میں نے سوچا اگر میں بھی دیکھوں مجے بھی ہوا میں یہ برد اور صوفیا کو ہائی بی پی ہم ایس ہی بیٹھ جا جی آپ وہاں وہیں پہ تھی پھر وہ جب یہاں آئی ہے ہمیں بول رہی ہے کھاؤ تھوڑا تھوڑا کھانا کوئی بات نہیں وہ بولتے ہیں ابھی اسٹیبل ہے تو مگر خود رو رہی تھی ہم نے اسے بولا نہیں آپ ایک کام کرو صوفیا کو کھانا ہے آپ کو دوا ہی ہے تو اب آپ کھا لو یہ اس اس نے بولا میں نہیں کاؤ میں نے ہم نے بولا جاؤنا جاؤنا اب اس نے مطلب کیا وہ کہتے ہیں نا وہ دہ کن پہ دو ایسے نا دو لوک میں اٹھائے ہیں اس نے ہم نے کہ آپ کیوں نہیں کھاؤ گے ہم نے کہا نہیں ہم نہیں کھائیں گے ہم نے اوپر سے سنا تھا نا پہلے ہی گی سییرس ہے
اوکے
پھر ہم نے عمر عمر ڈر گیا گھر پہ بولا اب جی جو کو کال کرو اس سے بولو یہ ہاں آ ج آپ اور اسے بولو اس یہ کہ مطلب ہمارے گھر رات کو آ جاؤ اپنے جیجو کو میں نے بولا نا میں نے کیا کال میں نے جیجو کو کال کیا تو اس نے اسکو میں نے بولا ام امیر صاحب شعبو کی بھی حالت خراب ہے مطلب اس کو ہائی بی پی ہے ہم ڈر رہے ہیں اب آؤ گے ہمارے گھر اس نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات میں آؤں گا کوئی بات نہیں ا مگر پہلے دیکھو کہ مطلب وہاں سب اگر مجھے پانچ بجے چھ بجے بولتے میں تب بھی آیا ہوتا چلو میں دیکھتا ہوں ما ا ا ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہوگا تو یہ گھر سے نکل گئے اس کا باپ اور یہ گاڑی ڈائریک چلاتا ہے نا بس ڈیڈی نے یہاں پہ آکر سب کو چھوڑا اب ہم کہاں سوئیں گے ہم یہاں میرے روم میں یہاں بیٹھے ہیں ہم ابھی آ ڈیڈی نے بولا شبوں کو آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا جا کے چائے بناؤ ایک تو بہن کو دو ایک خود اور خود پیو ایسے بھو کے پیٹ مت رہو اور شو شبو نے وہ کونسی دوائی وہ نہ ٹلوس وغیرہ کچھ کھایا تھا ہاں پھر جب کہلا کے وہ گھر نکل گیا گھر کے اندر گیا ہے اس کو بھائی نے واپس کال کیا آپ محج نگر واپس جاؤ وہ گزر گئی ابھی ایک ہی گھنٹہ ہوا تھا یہ واپس آ رہے ہم نے بولا کیا بات ہے جیسے میری جیجو نے سنا نا وہ کالا پڑ گیا اس کو وہ بےچینی ہو گئی میں شبو کو بولتی ہوں آپ کے ہسبینڈ کو کیا نہیں ہمیں کیا پتہ اب چھوٹی گزر گئی میں شوبو کو بول تی ہوں آپ کے ہسبینڈ کو کیا بات ہوئی یہ ٹھیک تو ہے نا انے مت پریشر وغیرہ ہے مطلب وہ عجیب شکل میں آ گیا اس نے شبو کو بولا چلو اندر میں ایک بات بولتا ہوں اس نے اندر بولا تھا اس نے بولتا اپ صابر کرنا وہ یہ سب شبوں نے بولا سیدھے بولیے نا کیا بات ہے بولا وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی پھر وہ آیا اس نے جہجی کو سینے سے لگیا بولا ایسی بات ہے پھر کیا کرتے ہیں پھر ہم نے ب ماموں کو بڑے ماموں کو بھی بولا وہ بھی یہی آ گیا اقرا بھی یہی آئی پھر ہم صبح کے چھ بجے وہاں گئے وہ رات اتنی لمبی ہو گئی اتنی لہنگی ہو گئی ہم ہم آپ لوگوں کو پتا تھا پہلے سے ہی
اب جی کو بولا تھا یہ بسما کے پاپا نے شام شید بارہ بجے کے ایک بجے لیکن ہمیں نہیں پتا تھا ہم ہاں ہمیں پھر بھائی بہنوں کو بولا یہ صبح ہے آزان کے ٹائم بولا اٹھو ہمیں ایسے ہو گیا تھا میں ہم نے اتنا رویا مجھے دکھا ہی نہیں پھر کچھ میں نے بچوں کو سلا کے رکھ بہن کے پاس خد گئی وہاں پھر جب میں نے اس کو دیکھا س خدایا مجھے کیا ہوگا میں بول رہی تھی ان کو یہ بول رہی تھی ان میں ایک بار چوموں گی لیکن وہاں پہ ایسا موقع ہی نہیں ملا لیکن مجھے اللہ کی قسم اس کا اب بھی دکھ ہے
کیا وہ اس کی ٹھیک ہے ابھی بزی ہو یا ساتھ ہی میں کال کروں
ساتھی کرو
اوکے ٹھیک ہے اللہ حافظ